ہیلو
ہیلو
جی
ہلو
کیسے ہو آپ بھابی میری آواز آ رہی ہے
ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس آپ آپ کو مس کر رہا تھا آپ کیا کر رہے ہو ہلو
ہیلو
ہاں میں بول رہ ہوں آپ کو مس کر رہا تھا میں بالکنی میں بیٹھا ہوں یہاں کا موسم کتنا سہانا ہے اور بس آپ کو مس کر رہا تھا موسم کو دیکھ کر
اچھا سچ میں میرے یہاں بھی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی
و لگتا ہے بارش ہونے والی ہے
ہاں آسمان میں کالے بادل بھی چھا گئے ہیں کافی سارے
مجھے ایسا موسم بہت پسند ہے یار آپ کو پسند ہے کیا ایسا موسم
ہاں مجھے بھی چائے اور پکوڑے یاد آ جاتے ہیں ایسے موسم کو دیکھ کے
اور ایک اچھی سی پلے لسٹ بھی ہونی چاہیے ہے نا
ہوں بالکل آپ بتاؤ بارش میں پھینیکنا پسند کرتے ہو
کبھی کبھی لیکن زیادہ دیر تک نہیں بس تھوڑی دیر تک بیگنا پسند ہے اور وہ بھی کبھی تک
اچھا میں تو بچپن میں بہت بھیگتی تھی جب باریں ہوتی تھی تو
ہن ہنس ہن س تو ڈانٹ بھی پڑتی ہوگی آپ کو بہت گھر والوں سے ہے نا ممی پاپا سے
ہاں ڈانٹ تو خیر بہت پڑتی تھی ممی کہتی تھی بیمار پڑ جاؤ گ بٹ سنتا کون ہاں کوئی نہیں سب کو اپنے من کی کرنی ٹیک
میرے گھر میں بھی سب کا وہی ڈائلگ ہوتا تھا جانٹ ڈالنے کا
ہوں اب ہوا اور تیز ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے
جاں بھی پیڑ ہلنے لگے ہیں کافی تیز ھے
ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی
اگر بارش ہوئی نا تو میں چائے ضرور بناؤں گا گاری
ہاں اور مجھے پھر فوٹو بھیجنا مت بھولنا چاہ گی
پکا آپ بھی اپنے یہاں کا موسم دکھانا مجھے ٹھیک ہے کیسا موسم ہے جی
جی کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی پہلی بوندیں جب گرتی ہے گرنا شروع ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے
سچی یہاں بھی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے یار کتنا مزہ آ رہا ہے شروع
ہوں مٹی کی خوشبو بھی کافی اچھی آ رہی ہے
ہاں یہ کافی خوبصورت ہے دل کو سکون دیتی ہے یہ مٹی
میں بھی اپنی بالکنی میں
جی
میں بھی اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کر بارش ہی دیکھتی ہوں بس
میں بھی کھڑکی کے پاس ہی بیٹھا ہوں یار دیکھ رہا ہوں موسم
ہوں سڑک پر لوگ جلدی جلدی گھر جا رہے ہیں
اور کچھ بچے بارش میں مستی کر رہے ہیں یار کتنا مزہ آ رہا ہوگا ان بچوں کو ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں بھی باہر مستی کرنے جاؤں
ہ انہیں دیکھ کر تو مجھے بھی میرا بچپن یاد آ گیا پھر سے
مجھے بھی ہم بھی ایسا ہی ایسے بھیگ تھے نا
ہاں بارش میں گرم چائے کا مزہ ہی الگ ہوتا تھا
بالکل چائے کے ساتھ پکوڑے مل جائیں تو مزہ ہی آ جاتا تھا یار
ہاں پکوڑوں کا نام سن کے تو اب بھوک سی لگنے لگی
مجھے بھی لگنے لگی یار
جیسے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کی آواز سننا بھی کافی پسند ہے
ہاں اس سے بہت شانتی ملتی ہے بالک سکون بھی ملتا ہے بیٹر فیلنگ آتی ہے
ہاں کبھی کبھی لگتا ہے کی وقت بس یہیں پر ہی رک جائے
جی آج کا دن یادگار بن گیا
ہمم بارش
اور ہم بس اور ہم بس ایسے ہی باتیں کرتے رہے تاکی ہمارا دن یادگار بن جائے
ہمم یہاں پے بھی بارش بہت تیز ہو گئی ہے
ہاں یہاں بھی چھت پر بندوں کی کی آواز آنے لگی
ہمم کتنی پیاری ساؤنڈ ہے بارش میں
بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے نیچر میوزک بجا رہا ہو یار
ہاں میں نے بھی ابھی بارش میں بیٹھے بیٹھے ایک کپ گرم چائے بنائی ہے اپنے لیے
واہ میں بھی کافی لے کر بیٹھا ہوں یار مجھے کافی پینا پسند ہے
صحیح ہے سب کی اپنی اپنی چوائز ہے چائے کے ساتھ موسم اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے
صحیح کہا ایسے وقت میں فون پر بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے نا
ہاں سامنے والے پیڑ پے کتنے فریش فریش پھل لگ رہے ہیں
یہاں بھی سب کچھ دھندھلا گیا ہے دھندھلا دھندھلا سا لگ رہا ہے ساری ساری چیزیں
ہاں کیونکی بارش کے بعد ہوا بہت صاف ہو جاتی ہے
اور ٹھنڈک بھی بڑھ جاتی ہے یار اور ٹھنڈک سے مطلب کافی اچھا فیل ہوتا ہے
ہاں مجھے تو ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو کا بہت من کرتا ہے
مجھے بھی رینی روڈس دیکھنے کا نا الگ ہی مزہ آتا ہے تو مزا ہی ال
ہاں بس ہاں بس ٹریفک نہ ہو تو
ہاں ورنہ سارا موڈ خراب ہو جاتا ہےٹرافی ٹریفک دیکھ کر وہ کب چلے لانگ ڈرائیو پے پھر چلے کیا
ہاں دیکھتے ہیں پلان کرتے ہیں ایک سے دو دن میں اور بتاؤ آپ کا آج کا دن کیسا رہا
تھوڑا بزی تھا لیکن موسم نے ساری تھکان دور کردی یار
ہمم میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا
لگتا ہے آج کی شام یادگار رہے گی
بالکل اور ہماری باتیں کی
جی جی بالکل بارش اب دھیرے دھیرے کم ہاں ہاں لیکن تھوڑی ہوا ابھی بھی چل رہی ہے
ہاں ہوا چلتی رہے تو اچھا ہے موسم اور اچھا لگے گا بادل بھی کتنے صاف دکھ رہے ہیں آسمان ایک دم صاف صاف دکھ رہا ہے
اور دور سے ہلکا سا رینبو بھی دکھ رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے
ہاں مجھے بھی دکھ رہا ہے بارش کے بعد سب کچھ نیا نیا لگتا ہے
مجھے بھی بارش کے بعد نا سب کچھ نیا نیا سا لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے
ہاں پیڑ پودے کتنے ہرے بھرے دکھ رہے ہیں
بالکل نیچر کا الگ ہی گلو اگیا ہے
ہاں ایسے موسم میں واک کرنے میں بھی کافی مزہ اتا ہے
ہاں بس راستے زیادہ گیلے نہ ہوں بس
صحیح کہا ویسے اپ کے یہاں ٹمپریچر کتنا ہوگا ابھی
شاید چوبیس یا پچیس ڈگری کے اس پاس
اچھا میرے یہاں بھی کافی ٹھنڈک ہو رہی ہے
اچھا ہے گرمی سے تو اور ہم کچھ سک
بالکل کاش ایسا موسم تھوڑا اور لمبا چلے
میں بھی یہی چاہ
اج کی بارش نے پورا موڈ فریش کر دیا
جو بات کرتی صاحب بہت بھی اچھی ہوئی
تھینک یو ویسے مجھے بھی کافی اچھا لگا اپ سے بات کر کے
چلو تھوڑی دیر اور باتیں
ہاں کوئی نہیں ویسے اب لگ رہا ہے کہ بارش پوری طریقے سے رک گئی ہے
کیسا لگ رہا ہے بارش ہوتی تو ٹھنڈک ٹھنڈک سب ہو ہے نا
ہاں کھڑکی سے باہر دیکھنا دیکھ رہی ہو تو بہت سکون مل رہا ہے
ہوا بھی چلتی ہے
ہاں ہوا بھی چل رہی ہے لائٹس بھی چل رہی ہے تو اچھا لگ رہا دیکھنے میں
مجھے بھی کافی انند ہو رہا ہے یار
ہوں چلیے اوکے رکھتے ہیں
اس کے پاس
اوکے بائے اوکے بائے اوکے اوکے